ہیلو السلام وعلیکم
ہیلو آواز نہیں آرہی
ہیلو
ہیلو ہاں تو وہ آواز آ رہی ہیں
بولو
ہیلو کون
ہیڈ فون ہاں اب بھی آ رہا ہے ہیڈ فون لگائیے کیا
نہیں
اور سناؤ خیریت ہے
الحمد اللہ اپنا سناؤ
ہاں شکر شکر ہے اللہ کا ہو گیا
جسٹ
ہیلو
نہیں اس کے بعد نہیں گئے نہیں نہیں اس کے بعد نہیں گئے ہیں
ہ ابھی کیا ہے وہ حالت
طبیعت ناساز ہے بس سب سے دعا کی درخواست ہے کیا کرے امی لوگ گئی تھی ابھی ہاسپٹل میں
اچھا کب آج کل میں
تم لوگ بھی تو گئی تھی نا اس سے پہلے
ہوں ہوں
اب بھیڑ بھڑا کر سارے بچوں مطلب بچوں بچوں کو لے کر گئی تھی کیا
کل جا رہی ہے سمرین سے ملتے راناچی ہم
کچھ نہیں سن ہی دے رہا بھائی
ہم جوڑ سے ہی بول رہے ہیں
اچھا تبھی تو ٹھیک ٹھاک بات ہوئی تھی ایک لڑکی سے اب تم سے آواز پت نہیں کیوں نہیں صحیح سے آ رہی ہے خیر گئی تھی دیکھنے تو کیا ہوا پھر کیا بولی کچھ نانی بات بات کر رہی اچھے سے
ہاں فی الحال بھی ٹھیک ہے
سر جب گئی تھی آ عادت کے لیے تو کیا کیا کی ذرا بتاؤ
کیا کریں گے تیل پانی کی اور کیا کریں گے تھوڑا خدمت کیے اچھا اچھا اچھا ایک بات امی جا رہی ہے کل رانچی سمرین سے سمرین سے ملاقات کے لیے
تو سمرین سے ملاقات کی جا رہی تھی اسی لیے مہندی لگائی ہے
نہیں
تو
کتا والا توڑی نا تو امی تو جانتی ہے کتنا شوقین ہے
بسمری سے ملاقات کے لیے جا رہے ہ ان لوگ کے میں ایپ ڈاؤن لوڈ ہو ن بڑا اچھا ہوتا
سمرین رو رہی تھی
کیوں ملنے آنے کے لیے بول کر کے
نہیں ابھی جان گئی نہ عام کا سیزن ہے عام سیزن ہے اور اس کو کتنا پسند ہے
کیا پسند ہے
آم کا سیزن ہے اور اس کو کتنا آم پسند ہے جان رہی نا
آ آم کے لیے رو رہی تھی
نہیں وہ امی بولیے نا آ رہے ہیں ملاقات کے لیے کر لیں گے مل لیں گے ایک رہہ بھی جائیں گے وہاں تو نئے نہیں کرنے لگی اب پتا نہیں کہا ہوا روئے جا رہی روئے جا رہی اس کے بعد ہم ہی بولے کہ چل جائیے آم لے کر کے امی بولی کہ آ رہے ہم تو بول رہے نہیں نہیں مت آئے نہیں نہیں اپنی بس ہی
یہی تو پھر کچھ مثلا ہوا ہو تبھی رو رہی تھی
ہوں کما ہے اس لیےپ نہیں جان گ
ی چینل بہت سمجھدار ہے خیر چلو تم جب گئی کیا عادت کیے تو کچھ تو کی نہیں ہم بتاتے ہیں کیا کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے سن لو آنے والی زندگی میں تویں یہ سب کام آئیں گے ٹھیک ہے جب بھی کوئی بیمار انسان کو مطلب انسان وہ تم جاؤ دیکھنے یعنی کہ ایادت کے لیے جاؤ تو مریض کے گھر یا ان کو مطلب اسپتال میں جاؤ یا گھر پہ جاؤ تو اس وقت سب سے پہلے کچھ کچھ آداب ہر طریقہ ہے اس کو ہم لوگ کو دھیان میں رکھنا چاہیے ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا چاہیے اور وہ کیا ہے پتا ہے چلو آج تم کو بتا دے رہے ذرا غور سے سن لو سب سے پہلے تو نا جب بھی جاؤ تو وہاں پہ شور وور مت کرو ٹھیک ہے اور تم لوگ تو بہت سارے بچے بچے لے کے مستی کرنے کے لیے چلی گئی ہے
ہمم
سن رہی ہے یا نہیں
ہاں ہاں سن رہے ہیں ہم تو
ہاں ایسے یہ ساری باتیں مستقبل میں کام آئیں گی بابو اس لیے سن لو اچھے سے بتا دے رہے ٹھیک ہے تاکہ کہیں پہ جاؤ تو کچھ بدنام ہی نہ ہو طور طریقہ سے ہی رہنا چاہیے ہمیشہ صحت کے لیے وہاں پہ سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے ان کے سامنے مریض کے سامنے ہے نا ا اسلام میں تو ایک دعا بتایا گیا ہے درد کا دوا اس کو بھی ان کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا چاہیے وہ دعا سیون مرتبہ سات مرتبہ پڑو گی نا تو اللہ شفا دیتا ہے اس دعا کے بارے میں پتا ہے کون سا دعا ہے
نہیں کو ہی یاد
امی تو بتائی ہوگی کبھی خیر چلو ہم بتا دیتے ہیں اس دعا کو ایسے پڑھا جاتا ہے سات بار پہلے بسم اللہ پڑھ لو اور در شریف پڑھ لو اس کے بعد پھر پڑھنا بس ال االلہ حال عظیم رب ال ارسل عظیم انسیا کا ٹھیک ہے اس کا مطلب اس کا معنی یہ ہے معلوم ہے کہ نہیں
ہوں
چلو تم کو بتا ہی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میں اجمت والے اللہ سے جو عرض عظیم کا مالک ہے یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کو شفا دے مریض کو ٹھیک ہے یہ دعا ہمیشہ مریض کے سامنے پڑھنی چاہیے اس سے ان کے لیے فائدہ ہوتا ہے کافی فائدے مند دعا ہے اور ایک بات مریض کے سامنے کم وقت کے لیے بیٹھ چاہیے ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں آج کل جاتے ہیں تو ایک دم لمبے ٹائم کے لیے بیٹھ جاتے اس سے کیا ہوتا ہے مریض کو ہ آرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور بس پھر ان کو دقت آتی ہے نا بہت سارے ا بہت سارے کیا کہیں گے اس کو مسئلے کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے بیٹھے بیٹھے پیٹ اکڑ جاتا ہے اور وہ مریض کرے تو کیا کرے وہ تو نہیں بول سکتا ہے نا کہ آپ جائیے یہاں سے اس لیے ان کا ہر ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے رایات کے لیے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے نہیں جانا چاہیے ایک مختصر وقت اپنا طے کر لو اور وہاں پہ جا کے بیٹھو کچھ دیر کے لیے تاکہ ان کو تھکاوٹ نہ محسوس ہوئے نا اور شور تو بالکل نہیں بچانا چاہے بچے بچہ لے کر تو خیر کوشش کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے نہیں جانے کا کیسا صحیح ہے یا غلط
بالکل
لمبی گفتگو سے بھی پرہیز کرنی چاہیے ہے نا اگر تم چاہو تو اور تفصیل میں ہم بتا سکتے ہیں تم کو
بتاؤ
بتا آپ بول تو ساری باتیں تو بتا ہی دیے بس یہی ہے کہ جب بھی جاؤ تو ان کے گھر والوں کو بھی پریشان نہ کرو ایسا نہیں کہ کھانے کے وقت پہ چلے جاؤ بےچارے لوگ مریض کا خیال رکھنے کے بج تمہارے خیال رکھنا پڑے ان کو کھانا بنانا پڑے تمہارے لیے اسپیشل اسپیشل ہے نا تو ویسے وقت پہ بھی نہیں جانا چاہیے ہ ٹائملی جاؤ ایسے وقت پہ جاؤ کہ وہ کھانا وانا کا ناشتہ کا ٹائم نہ رہے رات کا کھانا کا ٹائم نہ رہا سمجی
اس مریض ک چلو چھوڑ تمہارا آواز کا ہے مریض والی آرہ
کیونکہ طبیعت ن ساج ہے بھائی یہ موسم کی بدلاؤ جو موسم جب سے بدلی ہے نا تب سے میری طبیعت بھی خراب ہو گئی ہے کیا کریں ایک تو میرا جو میرا جو بیٹا ہے نا سہزادہ
نیا تھا مدرسا
پریشان کیا ہوا ہاں گیا تھا کیا چاہیے ڈرائی کیک مدرسہ گیا تھا اور بول رہا تھا نا کہ خالہ لوگ آی وی بھی نہا تو ان لوگ کو بولنا کہ کہیں پہ چھپ کے رہنے کے میرے مدر سے باہر بیٹھے رہنے پ ایم جیسے نکلے گا روز سے کھا جائیں گے پانی کے گھر میں بولے بی مک اتنا مکان آ باد ہاں ہ سوچو ت اس ای م کانا سوچ اور بات بس مطلب باگنا ہے یر سے یہاں سے اور بہت مدرسہ کے پاس ہی پیچھے چھپے رہنے کہنا دیوار کے پیچھے بولا کہ بول لوگ نہیں آئے گی تو ماموں کو بولنا نا وہ پھر چھپ کے رہے گا
پاگل لوگ جیسا بس تو زدہ باہر کھڑے تھے
ہاں وہی نا اور پت ہی یہ کیا کرتا ہے آج کل جاتا ہے مدر سے پڑھائی ہوتی ہے مفتی صاحب دیتے ہیں سبق وبک تو پتہ نہیں یاد کرتا بھی ہے یا نہیں ایسے تو آگ خب اپنی تعریف خوب کرتا ہے کہ ہم یہ یاد کیے مولانا شاہ سا میرے کو سباس گے یہ ہو اب یہ کیا سچ کیا جھوٹ یہی جانے اور ایک اچھے کے ساتھ میں آتا ہے مطلب یہ بار بار ایک کلو زیادہ کر کے نام لے رہا تھا یاد ہوگا ان کا جو پوتا ہے ان کے ساتھ وہی بچہ کے ساتھ میں آتا ہے اور اتنا بدماش ہے یہ کہ دکان میں یہ ایک دم یہ خریدنے کے لیے بہت زیادہ پریشان کرتا ہے جس کے ساتھ آتا ہے اور اس چکر میں وہ بچہ بھی خریدوا لیتا ہے اب یہ لوگ گھسا گیا تھا تھوڑا کی طور طریقہ بالکل بول نہیں ہے اس کے سامنے بولتا ہے اب یہ جتنا چیز بولتا ہے اس سے کہیں زیادہ چیز وہ بولتا ہے خریدنے کی خریدنا پڑ رہا ہے اس کے لیے بھی ار نہیں اس کے گھر والے لوگ نہیں گئے ہوں گے وہ شاید بول دیے تھے کہ آپ ہی لے آئیے گا بول کر اس کے دادا کو کل بھی اور آج بھی ہے پریشانی میں ڈال دیا بے چارے لوگ کو کیا کیا جائے یہ نہ سمجھ لڑکا پتا نہیں کب سمجھے گا سمجھ نہیں آتا
سمجھنے والے
ار ا می اب سو ہو گئے
ہاں سو گی
رومانہ س رات برابطے میں ہوگ نہیں آج کل
ا بات ہوئی تھی
اچھا آئے گی وہ یا نہیں آئے گی مائکا با سسرال میں ہی رہنا ہے اس سے ابھی
اب ابھی وہ مصروف ہے اپنے گھر بنانے میں سم
اپنے گھر کے کام کاج میں بھی چاہی مصروف ہے نا
پریوار بھی
ہوں
ا ٹھیک
بڑھیا ہے اس کے بچے ٹھیک ہیں ہے نا دونوں تہا اور ہانیہ
ہاں ہاں ٹھیک نا ہم بھی جا رہے ہیں کام تھوڑا
کہاں جا رہی ہو ہیلو
جا رہے ہیں کچھ کچھ لک کچھ کچھ لکھنا ہے
چلو پھر شبہ خیر
شبہ خیر رکھیے آپ کی ادھر
ٹھیک اللہ حافظ
اللہ
کٹ کرو
ٹھیک ٹھیک
جی